ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
اور سب خیریت ہے
ہاں سبھی خیریت ہے ہمارے یہاں پہ تو آپ بتائیے
ہاں ہمارے یہاں پہ بھی الحمد للہ ہاں الحمد للہ ل لا ہمارے آپ بھی سب اچھے ہیں بڑھیا ہے کل تو ہمارے یہاں دعوت ہوئی تھی
اچھا لاوت میں کیا کیا کھایا تھا
بہت سارے لوگ آئے تھے دعوت میں یہاں پر بریانی اور قورمہ بنا تھا اور شیر بنی تھی شیر شیر خورما جو ہوتا ہے نا وہ بنا تھا ہاں کولڈ ڈرنک تھی اور پنیر بھی بنا تھا جیسے بہت سے لوگ نہیں کھاتے نا تو ان لوگوں کے لیے پنیر کی سبزی بنوائی تھی شاہی پنیر گھر پر ہی تھی ایسے بہت بڑی دعوت نہیں تھی چھوٹی دعوت تھی گھر پر تھی ہاں
ویسے آپ پردوشن کے بارے میں آپ کو جانکاری ہے یہ پردوشن
آلودگی جو ہوتی ہے
ہاں
آلودگی ا کیا کہتے ہیں ہوا کی فضا کی آلودگی ہوتی ہے یہ جو لوگ زیادہ سگریٹ وگریٹ پیتے ہیں نا یہ اور جو کارخانے چل رہے ہیں آج کل صابن وغیرہ یا ان سب چیزوں کے دھواں جو نکلتا ہے اور سب سے زیادہ تو وہ پلاسٹک کا جو بننے ہے نا سامان یہ پالتھینیں جو بنتی ہیں اس سے جو وہ دھواں وغیرہ نکلتا ہے اسی سے سب سے زیادہ تو یہ فضا کی آلودگی ہو جاتی ہے
یہ سمجھ لو بالکل ای سے پہلے کتنی مطلب
کتنی اچھی سا ہاں ہاں ہاں بہت اچھی گرمی بھی اتنی نہیںئی شدید پڑتی تھی ہاں ارے دلی میں ایک مطلب ایریا ہے وہاں یہاں پر کوئی فیکٹری ہے کوئی کارخانا ہے ایسے ہی
اچھا جچی
اتنی زہریلی ہوا نکلتی ہے دھواں نکلتا ہے زہریلا کہ وہاں لوگوں کو آدھے سے زیادہ لوگوں کو سانس کی پریشانی ہے سانس لینے میں ان کو بچوں کے پھیپھڑے خراب ہے
نہیں ہے
ہاں آلودگی بہت ہے اور پانی کی دیکھ لو اب آپ پانی کی کتنی پانی میں جو یہ صابن کی فیکٹریاں ہو رہی ہیں سرف کی فیکٹری کارخانے ہو رہے ہیں سب صاف پانی میں ملاائے جا رہے ہیں اور ہم لوگ
اب تو فلٹر کا پانی پینا پڑ رہا ہے بیس
ہاں آپ کسی کے گھر جاؤ اور اس کے گھر فلٹر لگاوا نہ ہو آپ پانی پی نہیں سکتے پیا ہی نہیں جائے گا پیاسی ہی نہیں بوجھتی
ہمارے یہاں پہ تو ابھی صحیح ہے تھوڑا لیکن نہ صحیح نہیں پہلے بالکل میٹھا پانی تھا ہمارے یہاں کا لیکن اب تو ایسا ہوتا جا رہا ہے بالکل کھارا ہارا نمک جیسا
ارے ہمارا تو فلٹر اتنے جلدی گندے ہو جاتے ہیں آر ا کے ان کو جو جالی ہے اس کی وہ اتنی جلدی جلدی ب ڈلوانا پڑتا ہے مہینہ بھی سجھ لو مشکل س پورا ہوتا
اچھا د کے گھر میں لگائےیا چاہے
ہاں ہاں گھر میں سمر سے سمر سے جو پانی آتا ہے نا تو اس میں مٹی آتی ہے ہمارے یہاں پر پیلی مٹی پتا نہیں زیادہ گہرنا میں لگا ہوا ہے یا گہرائی کم ہے کس وجہ سے وہ ہوتا ہے
زیادہ گہر میں لگا ہوتا ہے جب آتی ہے م
ہاں تو یہاں پر شاید پانی کا جو استر ہے وہ اتنا گہرا نہیں ہوگا وہ ہمارا سمجھ زیاد ہے گہرا لگا ہوا ہے اور وہ مٹی آتی ہے ہمارے تو جیسے ہم نے سمجھ چلایا اور ہم فورن کھانے بیٹھ گئے تو سمجھ لو پورا پیلا پیلا پانی آتا رہے گا ہوں
اس کے معاملے میں جیسے پردوشن ہے ہوا کے بارے میں
ابھی میں بتا رہی تھی نا آپ کو سب سے زیادہ تو یہ کارخانوں کی وجہ سے ہی ہے ہوا کا آلودگی کہہ لو یا پانی کی ہوا آلودگی کہہ لو ہاں یہ سب ہوا پانی کی تو خاص طور سے فضاؤں کی خاص اور سو اسی کی وجہ سے ہے اور رہا یہ
اور یہ ہے نا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پودے لگانے چاہیے جس سے مطلب پکتی کوود ہوا میںیل
ہاں ہاں ہاں ہمارے گھر پ ہیں ہم نے
اچھا ابھی تو کتنی ساری یوجنایں چل رہی ہیں جیسے ہر گھر پیڑ لگاؤ ایک پیڑ م نام ساری یوجنائیں چل رہی ہیں
ہاں ایسے تو ایسا تو نہیں لگتا گا رکھا خیر میں نے بس جو ہمارا باہر باہر جا ہے نا کارجے میں لگائے ہوئے ہیں
اچھا
پ مطلب ہمارے پڑوس میں ہی بکرے رہتے ہیں ان وہ چھٹے چھٹے بچے پالتی ہیں بہت وں کے وہ ہمارے گھر پہ چڑھی آئے ہم ہمارے سارے پودے خراب کر گئے
نہیں بڑے پودے لگاؤ مطلب جو وہ دیتے ہیں نا ہوا ہاں آکسیجن ملے ان سے نہیں وہاں پکا ہے وہ تو ہےن گاؤں میں جگہ ہے وہاں پہ تو لگانے
ہاں ہاں ہاں ارے لگانے کے تو اتنے لوگ ہیں نہیں ہے کٹ والے
اتنی سمجھداری ہو گئی پھر بھی لوگ بڑے بڑے پیڑوں کو کاٹ دیتے ہیں کوئی وہ نہیں ہے کہ اس سے ہمیں ہوا ملتی ہے سے ہمارا جیون ہے
یہ دیکھو ا کیا کہتے ہیں ب وہاں جاتے ہیں گاؤں میں وہاں کی ہوا کتنی ٹھنڈی لگتی ہے کتنی اچھی فضائیں لگتی ہے وہاں پر شام کے ٹائم ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا
شکر ہے کہ اب ہاسپٹلوں میں آکسیجن کی سویدھا مل جائے آتی ہے نہیں تو انسان مری م جائے اب کہ ل ن ا کتا تھایا کچھ بھی ہوتا ہے نا تو آکسیجن لگا دیتے ہیں سانس کی کمی ہونے لگ تو ب تکلیف ہے اور ہمیں پلاسٹک پلاسٹک کی جگہ پہ ہمیں اس کا یوز کرنا چاہیے جو بیگ ہوتے ہیں نا کپڑے والے کاغذ والے
ہوں کاغذ بھی ہمیں پیڑوں سے ہی مل رہی ہے پھر بھی پیڑوں کی وہ ہے کپڑے کا بیگ جو ہوتا ہے نا تھیلا وہ زیادہ صحیح رہتا ہے وہاں تو مال میں جاتے ہیں تو پچیس روپیے کا پچاس روپئے کا خالی تھیلا ہی تھیلا دے دیتے ہیں
اچھا نہیں فری میں تو دیتے ہیں اس کے ساتھ سامان کے ساتھ ہوں
نہیں نہیں ادھر تو پیسے لگاتے ہیں ہماری طرف تو ہم جہاں پر جاتے ہیں وہاں پر وہ اس کی کا پھیلا جو دیں گے نا سامان رکھنے کے لیے اس کے پیسے لگائیں گے اچھے خاص سے پیسے لگ جاتے ہیں اب میرا جو بیٹا ہے وہ تو پاگل ہی ہو جاتا ہے بالکل وہ تو سمجھتا ہے پتا نہیں ہم کہاں آ گئے بھاگا جائے گا پورے مال میں بھاگا رہے گا پورے بازار میں بہت اچھے سے خوش ہو کے کھیلتا ہے
کوئی بات نہیں ابھی جو ہوا وہ ہوا لیکن سبھی کو مطلب مل جل کہ ایک جٹ ہو کے یجنا بنانی چاہیے کہ پیڑوں کو نہیں کاٹنا چاہیے اور ہمیں پلاسٹک کا یوز نہیں کرنا چاہیے
ہوں ہوں ہوں
ا سبھی کو جن کو جانکاری ہے ان کو تو ہے جن کو کو نہیں ان کو دین
وہ ان لوگوں کو تو کرنا ہی چاہیے جن کے پاس جگہ ہے جو کر سکتے ہیں ویسے تو ڈرام جو ہوتے ہیں اس میں بھی لگ جاتے ہیں پیڑ ہے نا
نہیں اس پہ تھوڑی سی بھی جگہ ہو اس میں لگا دو
اچھا اچھا
پچا کے جی
تو آپ نے لگایا کوئی پئی اور
میں س ہم نے تو کھیتوں میں لگایا ہے
اچھا آپ کے پاس کھیت ہیں
ہاں ہ
اچھا ہے میں تو ہماری گلی میں وہ آتی ہیں پودے بیچنے والے تو ان سے لیے تھے جو بیلا ہوتی ہے نا جس کے گج کجرے بنتے ہیں کتنی اچھی مہک کتنی اچھی خوشبو ہوتی ہے اس کی اس کے موگررے ہوتے ہیں بیلا ہوتا ہے وہ
نہیں موگرے ویل ہوتی ہے لیکن موگرے کے پھول ہوتے ہیں وہ
تو مجھے بیلا یاد تھا نام اس کا تو وہ خریدے ہیں میں نے ابھی لگائے نہیں ہیں اچھا اچھا ہاں تو ابھی بس لگائے نہیں ہے بس خرید کے رکھ لیے ہیں
اچھا نہیں وہ تو خراب ہو جاتا
اچھا خراب ہو جائیں گے نہیں وہ تو انہوں نے تھھیلے میں دیے تھے وہ تو انہوں نے ایسے تھیلا سا تھا ا کیا کہتے ہیں اس میں مٹی لگی ہوئی تھی اس میں لگا کے دیا تھا پودا
میں نے سوچا وہ پھول دیے اس کے
وہ بس اس میں گملے میں لگا
ہاں پھر تو صحی ہے لیکن اس پہ کیڑے آ جاتے ہیں ہاں وہ سانپ ہوتا ہیں نا
ہوں ہوں
پڑ پہ جلدی آتے ہیں
اچھا ہوں ہ دھیان رکھ کھیں گے تو پھر تو ہمارے گھر پہ تو ایلو ویرا بھی ہے جیسے بالوں میں لگا لو
ہاں یہ بھی اچھی چیز ہے ویسے گھر پہ اپنا کوئی پروڈکٹ بنا رہا لو چہرے پہ لگا لو
ہاں ہاں ہاں
مطلب گھر کی چیز کا یوز کرو باہر سے پیسے بھی جاتے
باہر تو سب ملاوٹ ہے ہاں باہر تو ہر چیز میں اتنی ملاوٹ آنے لگی ہے کہ کوئی چیز خریدو تو ایسا لگتا ہے بھروس سا نہیں ہوتا کیسے ین کرا جائے یہ صحی ہے یا غلط ہے چیزوں پر پنیر کا کت
زیادہ سے زیادہ ہو لیکن گھر پہ ہی بناؤ ہر چیز بن سکے وہ
صحیح کہہ رہی ہیں آپ اور آپ کی امی ٹھیک ہے خیریت سے ہیں آپ
ہاں میری امی ٹھیک ہے آپ بتائیے خیریت ہیں سب
ہاں بڑھیا ہے الحمد للہ ہے بس گرمی بہت زیادہ ہے اور تو سب اچھا چل رہا ہے بس گرمی تھوڑی کم ہو جائے گی نا موسم تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے گا جب س
چلی آئی گی
ہاں صحی ہے ہاں سارے ہی موسم آنا جانا تو ہے ہی موسم ہوگا
ہاں ہاں وہ تو ریتو ہیں بدلتی رہتی ہیں
جی جی جی چلیے ٹھیک ہے پھر کرتے ہیں بات ٹھیک ہے ہاں چائے کا ٹائم ہو گیا ہے خدا حافظ
ہاں ج